ہیلو السلام علیکم ہاں جی آپ ٹھیک
جی میں ٹھیک ہ آپ ٹھیک ہو
جی ای طرح
اور گھر میں سب ٹھیک ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک آپ بولو امی ٹھیک ہے
امی جان بہت اچھی طرح ہے آبا جان لی بہت اچھ طرح ہے امی جان ڈھونڈتی رہتی ہے آپ کو بھائی جان بھی بہت اچھی طرح ہے
اچھا بائی جان اور کیا چل رہا ہے آج کل کہاں پہنچے آپ کی پڑھائی
بس پڑھائی تو کیا کہاں پہنچتی ہے یہ پڑھائی بس
کر نہیں کرنی چاہیے دیکھا پٹنے سے کچھ حاصل نہیں
وہی وہی وہی میں میں بولتا ہوں ان کو بھی
اس سے اچھا بی اس سے اچھا ہے بییر بکریاں پالو بزنس کرو کم سے کم پیسہ ملے گا
وہی ان کو اور پتا ہے یہسا میری طرح یہ لوگ ایسے ہی بات کر کے پیسہ کماتے تو کیا ہو جا
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں اور بولو
آپ بتائیے وہاں سے ہم نے سنا بہت موسم خراب تھا
ا ہاں موسم تو اب گرمیاں ہو رہی ہے اب تو اچھی خاصی گرمیاں آ رہی ہے تو کل سے ہو گیا یہاں بھی گرمیوں کا وہ زور و شور گرمیاں ہو رہی ہے اور چلو شکر ہے اتنی گرمی نہیں ہے جتنی باہر کے ا ان میں ہے ریاستوں میں
یہ یہاں سے تو بہت ہوا تیز تیز ہوا طوفانی ہوا ہے یہاں سے
ہاں ہر شام کو طوفانی ہوا آتی ہے
بی یہاں یہاں ہر شام کو آتی ہے آج کل منالی کا موسم ہی ایسا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں
ہاں وہاں تو بہت ٹھنڈا موسم ہوتا
ا جی بہت بہت مزےیدار مو
اچھا اچھا ہم آئیں گے ضرور اب کشمیر جیسا موسم ہے منالی میں کہ ویسا ہے باقی جگہوں جیسا جموں جیسا
ارے نہیں جموں کہاں جموں وہ جموں میں کچھ موسم نہیں ہے ا منالی تو بہت اچھی جگہ ہے آئیے گا بہت برف ہوتی ہے یہاں ٹورسٹ بہت ہ ہر دن آتے ہیں یہاں
وہ تو ہے برف باری بھی تو ہوتی وہاں بٹ ہمارے یہاں جیس تو نہیں ہوتی ہے ہمارے
ارے نہیں ارے کشمیر تو بہت بڑی جگہ ہے مگا ہیی چھوٹی جگہ ہے
اچھا ہاں منالی
کت زیاہ
ہاں وہ تو آتے ہیں سیر سپاٹا کرنے
ہاں آ
ہلو اور آپ کا کھانا پینا ہو گیا کیا بنا تھا آج کھانے میں
جی کھانے میں ہم نے یہ مغلائی بنایا تھا مغلائی
مغلائی کیا
م مغلائی راجما
مر ل س
جی جی جی یہی یہاں کی اسپیشل ڈش آتی یہ یہ
اچھا بہت مشکل چلو ہم بھی کبھی موقع ملا تو آپ ہمیں کبھی کھلائیے گا مغلائی راجما
جی جی جی جی یہ تبتی دھوپ میں آپ کو بنانی پڑتی ہے
اچھا یہ تب ہاں کیسی بن کیسی بنتی ہے کیسے بنانی ہوتی
یہ آپ کو یہ باہر اپنی گاڑی کی بانٹ پہ ایک یہیر پکھناؤ تاہ ہے پلیٹ اش کو راجمدین کو نے ہاں ہاں جی جی جی بہت بہت بہت مشکل ہی ہے
اچھا ہو گئی مغلائی راج ملی تیار
جی جی
ہ کھ نہ اچھا کھانے کا من کر رہا ہے ہاں باہر کا خچ بریانی پر یہ ہاں ہاں
ہاں یہاں پہ بھی بریانی ملتی یہاں کی بریانی بہت مشہور ہے ہاں جی جی جی
اچھا نہیں نہیں ہم تو سیدھی بریانی کھائیں گے کاب بریانی آپ ہی کھائے ہمیں کوئی شوق
نہیں نہیں جی یہی ب مز دار بہت ہوتی ہیں وہ کہیں پہ بھی آپ کو سامنے کہوا دے کاٹ کے بریانی بنا دیتے ہیں
پس والی بریانی
ہ اکثر ٹورسٹ بولتے ہیں یہ کیا ہے ہم بولتے ہیں یہ بریانی ہے
اچھا بریانی کا اسٹال چلاتے ہیں
ا جی
ارے واہ پھر تو آپ سے ملنا پڑے گا
ا آئیے گا کبھی ہماری سب سے مشہور بریانی
اچھا آپ کاں بریانی بھیج تو ہ
جی
مرے وا کیا بات ہے پھر تو آنا پڑے گا
جی آئیے گا ضرور اپنے ہماری بہت جگہ اسٹورز ہے ہماری فرینچائز بہت جگہ ہے آپ وہاں پہ بھی اس کو کیا بولتے ہیں رام بن کے پاس بھی ہمارا ایک ہے وہاں پہ زیادہ ہی ہے چکن وکن سب اپلائی نہیں ہوتا ہے تو ہم وہیں پ پاپا گڑھ کے کاٹ کے رکھتے تھ
اچھا کیا نام ہے آپ کے اس دکان ان کا
ہاں
آپ کی اس دکان کا کیا نام ہے
ا ون کباب بریانی
یہ تو بہت اچھا نام ہے
جی بہت مشکل لگا یہ نام ڈھونڈنے میں ورنہ
ورن کہیں نہیں ملتا اچھا چلو چلو آپ کو خود کو ہی مبارک کوئی یہ کوہ بریانی ہم ایسے ہی ٹھیک ہے ہمیں ہم مرغے والی بریانی پہ ہی ٹھیک ہے
جی وہاں پہ تو مرغا ملتا ہے آسانی سے یہاں سے مشکل ہوتا ہے تو یہاں کج ہی بنانی پڑتی
اچھا یہاں کی س ہی بنانی پڑتی ہے اور کیا مشہور ہے آپ کے منالی میں
شور ہے
آہا پان اچھ اچھا جی مگر وہ بنارس میں نہیں ملتا ہے تو وہ منالی میں ملتا ہے
ارے نہیں بنارس میں منالی کا پان ملتا ہے
بنارس میں منالی کا اور منالی میں
ہاں جی یہی یہی ایسا ہی چلتا ہے یہاں یہاں پہ بھی بہت بڑے لوگ آتے ہیں یہ پان کھائیں آپ کو ایج دے کر کو جانتی ہی ہووںگی
ہاں
وہ بھی آتے ہیں ہمارے یہاں بانان کھانے
اچھا پھر تو آنا پڑے گا پان آپ کو یہ وہ آگ والا پان تو نہیں کلاتے ہیں
ارے نہیں نہیں
اب وہ بھی کم پانی بیچتے ہوں گے اپ کوے کی بوریاں ڈال اس میں اس والے پان میں
ارے نہیں نہیں نہیں
کبی کو ہم پہلے ایک بنارسی پان کھلاتے ہیں جب وہ کوات ہوگی ل یہ آسانی سے نہیں بنتا ب ٹائم لگتا ہے جی جی یہ بہت کوے کا فارم ہے ہمارے
ہے جس حساب سے آپ ہر چیز میں کم کا استعمال کرتے ہیں
جی پہلے ہم استعمال کرتے ہیں پھر شواس کرتے ہیں
پھر وشواس کرتے پر آپ خود کو ہی کھائیے گا لوگوں کو نہ کھلائے گا
ارے لوگ تو بہت مزے ان کو جب پتا ہی نہیں ہوتا ہی کیا ہے نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں یہ سیکریٹ ریسیپی ہے یہ ہم زیادہ لوگوں کو نہیں بتاتے
ٹھیک ہے چلو اچھی بات آپ کو یہ پان آپ ہی کو مبارک ہو ہم تو اس کے کیا ہم تو نہیں ہے شوقین ایسی چیزوں کے مگر آپ کا اگر کشمیر ائیں گے تو ہم اپ کو اپنا ہاں ایک اچھا چکن ملتا ہے ایک مشہور مرغا دھنیا مرغا ہم اس کو بولتے ہیں ہم اپ کو ضرور کھلوائیں گے وہ کھلائیں گے وہ پھر کیا پتا آپ کو کب اب کیا پتا آپ کو اب ہم مکہ ہوا بریانی اور کاوان بھول جائے اس کے بعد
کیا بتا ہے بہت مشکل ہے یہ
ہاں
جی جی مشکل ہے بہت ہی وہ بریانی کا مزہ ہی کچھ الگ ہے کیا بتائیں ہم آپ کو
ہاں ہوگا ہی ویسے وہ بھی بات ہے
یہاں پہ بہت ڈیورس اتے ہیں تو ایک بار ڈیوری سٹائل تو ہمیں یہاں پر سے بریانی دھوپ بریانی دو پلیٹ کی اب رہی تھی لیگ پیس اتنی چھوٹی کیوں ہے
اچھا
کون سی بریانی ہے پھر پیچھے ہوا کا کا مطلب وہ دیکھیے وہ بریانی ہے یہ
تو پھر اس نے آپ کو یہ تو کچھ جوتے وتے
نہیں نہیں وہ اس سے وہ جیسے ہی کچھ بولتے اس سے پہلے ہم نے ان کو کوا پان کھلا دیا
اہ اہ اہ اس کے بعد وہاں ہسپتال میں جا کے اٹھی ہینا
ان کو مزہ تھوڑا الگ تھا جی
چلو یہ بھی اچھی بات ہے پہل نئی نئی چیز چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے
جی جی جی اور بتائیے کشمیر کی کیا حال ہے ٹورسٹ آتے ہیں آج وہاں سے
ہاں آج تو سیزن ہے ہم ٹورسٹ کا اچھاچ چل رہا ہے شکر اللہ کا بس سب ہی حالات والات موسم سب ٹھیک رہے دعا یہی ہے ہماری باقی اچھا چل رہا ہے سارا پرسو ہم گئے ایک جگہ دود پتھری کے نام ہے وہ ادھر تو بہت بڑا پڑا تھا وہ ٹورسٹ سے ہمم
الے دودھ پتھری ہیں وہی یہ مشہور آدمی ہے وہاں سے ایک رہتے
کیا نام ہے ان کا اس مشہور ادمی کا
سوچھ بھارت ابھیان ان کا نام تھا شاید وہی بہت مشہور ہے یہاں ارے وہ تو ہمارے ہی بہت جگری یار جیسے ہیں
جگری یار
ہاں گ ہاں وترٹ کی ساری کبھی منال سب پائی ہوتے ہو نک
اچھا ٹھیک میں بھی سوچوں وہ ان کو ان نے یہ چیزیں کہاں سے سیکھی ہیں آپ کی صحبت میں رہ کے ان نے بھی سیکھھی لیا ہے چلیے آپ اپنا خیال رکھ یہ ہم کو دعاؤں میں یاد رکھتی ٹھیک ہے ہیلو
جی
جی جی چلیے اللہ حافظ
کبھی آئیے گا کبھی بھی ملاقات ہوگی کھلائیں گے ہم کور